ہیلو کیسی ہیں آپ
میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہو
میں بھی ٹھیک ہوں
و ا کیا کر رہے تھے
کچھ نہیں لیٹی تھی بس فری ہوگئی کام سے تو لیٹی تھی
اچھا اچھا میں تھوڑا سا آج آج میں اپنا جو ہے تھوڑا سا گھر ڈیکوریٹ کر رہی تھی
اچھا
ہمم ہوں تو ا کچھ بٹر فلائز وغیرہ لے کے آئی تھی تو اس کو میں لگائی تھی تو وہ بہت خوبصورت لگ رہے ہیں والفس پے
اچھا تو وہڈے کری مطلب تھوڑا بہت تو کی
ہاں تھوڑا بہت کیا ہے ابھی ابھی تھوڑا سا جو آج کل ا ا وا لس پہ لگانے کے لیے لائٹس آ رہی ہیں جو بہت خوبصورت لگتی ہیں اسٹارس ٹائپ کا جو ہوتا ہے جس کو چپکا دو تو اسٹار کی طرح رات میں چپک چمکتا ہے
اچھا وہ اچھے لگتے ہیں
وہ اچھے لگتے ہیں تو میرے گھر میں بچے ہیں تو رات میں جب لائٹ بند کر دو تو وہ ان کو دیکھ کے خوش ہوں گے
ہاں جب بچے خوش تو سمجھ لو ہ ہم لوگ بھی خوش
ہاں بس رات میں بچے اچھے سے سو جائے سمجھ لو ہم لوگ بھی سو گئے یہ ہوتا ہے یہ بچے اکثر رات میں ہی پریشان کرتے ہیں نا
بہت پریشان کرتے اتنا پریشان کرتے ہیں کہ پوچھو مت پریشانی ان کی حدیں ہی نہیں ہوتی گ ہم لوگ کو کس چین سے جینے دیں
ہر دو دو منٹ میں تو پانی پینا ہوتا ہے بچوں کو ایسے پورے دن انسان پیام پانی نہیں پئیں گا لیکن رات میں ضرور ان کو پانی پینا ہے ن ایسا ہوتا ہے اکثر میرے ساتھ اکثر ہوتا
یہ تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے
اچھا
ہاں اور پھر اٹھو ٹوائلٹ کرا لے کے آ ان لوگ کو کہیں گے مما اٹھو مجھے ٹوائلٹ کرنا ہے
ہا ہا اس وقت بہت غصہ آتی ہوگی نا
ہوں جب جب ایک دم نیند میں رہو اور جب کوئی بولتا ہے اٹھنے کے لیے تو سچ میں شریر اتنا وہ ہو جاتا ہے ڈھیلا کہ اٹھنے کا من ہی نہیں کرتا ہے
ہوں
لیکن کیا کروں زبردست تی اٹھنا پڑتا ہے ورنہ کر ہی دیں گے بستر پہ تو اور زیادہ کام بڑھ جائے گا
ہوں ہوں وہی تو جب بہت زیادہ نیند ہو اس وقت کوئی کام کہہ دے یا کچھ اٹھنے کے لیے کہہ دے تو من کرتا ہے اسی کو پیٹ ڈالیں
ہاں سچ میں ہے سچ میں بہت غصہ آتی ہے
مجھے بھی بہت غصہ ہے کبھی کبھی تو میں ڈانٹ دیتی ہوں کہ یار ابھی تو لیٹے ہیں اب جاؤ جو کرنا ہے کرو خود ہی
ہوں ہوں لیکن وہ بڑے ہو گئے ہیں نا تو کر لیتے ہیں یہ تو چھوٹا ہے اس کے لیے تو اٹھنا ہی پڑے گا مجھے
میرے بچے بڑے ضرور ہو گئے ہیں جیسے میرا بیٹا ہے وہ ہے بڑا ہو گیا لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑے بنا کبھی بھی سوئے گا نہیں ان کو سلانا پڑتا ہے آج بھی
ہوں کیا ارے ٹھیک ہے ماں سے بندھے رہتے ہیں بچے ٹھیک رہتا ہے آگے پھر کچھ مطلب غلط قدم نہیں اٹھاتے ہیں
ہاں یہ تو ہے مطلب میرا بیٹا باہر جائے جائے جیسے لیکن رات میں اس کو ہم چاہیے اس کو ممی چاہیے رات میں ہم اس کو کبھی کبھی غصہ کرتے ہیں کہ تم بڑے ہو گئے ہو اب چھوٹے نہیں ہو مت ہی وہ کہتا ہے ہم چاہے جتنے بڑے ہوں ہم آپ کے بنا نہیں سوئیں گے
بچوں کا یہ تو ہوتا ہی ہے حال
کبھی کبھی ایسے مذاق میں کہ دیتے ہیں اچھا ابھی تو نہیں سو رہے ہو کل کو شادی ہو جائے کہ تو بیوی کے پاس سو گئے تب کیا کروگے تو پہلے تو مسکرا دیتا ہے کہ تو کیا ہو وہ بیوی کو چوڑ کے آپ کے پاس سوں گا ہم کہتا
تب بیوی طعنہ ہمارے گی ماں کا ہی پلو باندھے بیٹھا ہے
ہاں تو وہ ہ تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ جب تب نا تمہاری بیوی جو ہے ہاتھ پکڑ کے تم کو لیکے جائے گی اور پلس ہم کو گریا لے گی
ہاں الگ سے صحیح بات
تو کہتا ہے کہ تو کیا ہوا آپ بیوی آ جائے گی تو بیوی کام کرے گی بیوی دیکھے گی آپ تھوڑی نہ کرو گے ان کے اچھا وہ نوک کرانی ہے کیا کہ اور نہیں تو کیا ان کہ بہت صحیح
دماغ تو بہت لگاتا ہے
ہاں دماغ بہت لگاتا ہے اور ایک ایک چیز پہ میرے اوپر دھیان دیتا ہے
اچھا
ہوں
بچے باہر کی دیکھ دیکھ کے نالج بہت ہو جاتا ہے ان لوگ کو
ہاں ہاں ایک تو میرا بیٹا جو ہے باہر کی دنیا میں زیادہ مطلب کہ باہر کا جو جتنا بھی کام ہے وہ خود ہی کرتا ہے اسی سے کراتے ہیں یا تو ہم کرتے ہیں یا تو وہ کرتے تا بیٹی نہیں کرتی ہے کچھ تو اس کو باہر کی دنیا کے بارے میں زیادہ نالج ہے کون کیسا ہے کیسا نہیں ہے تو اس لیے ہوں تبھی جیسے کبھی ہم کہیں کھڑے ہو یا کوئی اگر ہم کو دیکھ رہا ہو یا کچھ بھی ہے تو سب سے پہلے تو آگے باڈی گارڈ کی طرح کھڑے ہو جائیں گے چھوٹے سے ہیں اور باڈی گارڈ کی طرح کھڑے ہو جائیں گے ک بیٹا تم اتنے دبلے پتلے سے ہٹا کٹا ابھی مار مور دے تو کہن تو کیا ہوا
یہ بہت اچھا ہے جو اپنی ماں کی سیفٹی کرتا ہے ایسے بچے بہت کم ملتے ہیں
وہ ماں کی بھی سیفٹی کرتا ہے اور اپنی بہن کی بھی سیفٹی کرتا ہے وہ بعد میں آ کے و و کو وہاں کے گھر آ کے کہتا ہے ممی اس کے ساتھ کبھی نہ بھیجنا
اچھا اس کے ساتھ بیھجنے میں کوئی دقت وہ ہو گئی تو
اور نہی تو اس لیے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو کوئی جو ہے مت بھییجا کرو یہ ایسے الٹی سیدھے کوشچن میرے بیٹے کے ساتھ اگر آ کہیں چلے جائیں تو گھر آ کے اپ اپنے بال ضرور نوچے گے
اچھا ہاں تم لوگ کے بچے لڑائی بھی بہت کرتے ہوں گے کیونکہ آج کل یہی ہو گیا ہے باہر چاہے جیسے رہو لیکن لڑائی چلنی تو چلنی ہے لڑائی
نہیں لڑائی نہیں ہوتی ہے باہر جا کے یہ لوگ لڑائی نہیں کرتے ہیں بات یہ ہے کہ میری بیٹی ایسے ایسے آپ سے کوشچن پوچھے گی کہ اس کے آپ کو مطلب آنسر ہی نہیں ملیں گے کبھی نہیں ملیں گے
اچھا
ہوں وہ آنس کوشچن ہی ایسے پوچھے گی جیسے کہ فار ایگزامپل ایک دن اس نے ایسے پوچھ لیا مجھ سے کہ ممی ا سنڈے کو رویوار کیوں آتا ہے منگلوار کیوں نہیں آ تا ہے اب اس کا آنس اس کا آنسر میں بتائیے کیا دوں ہر کوئی آپ سے آپ کا بچہ آپ سے پوچھے تو آپ کیا دو گے
ارے کیا میں بتاؤں وہ تو اتنا کوشچن کہتا ہے اتنا کوشچن کرتا ہے کہ میں اس کا میں اس کا کوشچن ہی بھول جاتی ہوں تو جواب دینا الگ ہی بات ہے
وہی میں کہہ رہی ہوں
پتا نہیں کہاں سے لے کے ابھی اتنا چھوٹا سا ہے تین سال کا ہوا مطلب آپ کی ان کا ہو جائے گا آپ کی تین کمپلیٹ ہوگا چار لگے گا اتنا اسی میں اتنا بکواس کرتا ہے ممی کیوں ایسے یہ نہیں بیٹھ رہی ہیں ایسے وہ کیوں نہیں کر رہی ہیں ممی اس کا کیا بنتا ہے اس کا کیا بنتا ہے ارے دماغ کھا لیتا ہے میرا تو کبھی کبھی سر درد ہونے لگتا ہے
وہی تو مطلب اتنے ڈھیر سارے کویشچنس ہوتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کبھی کبھی اکیلے بیٹھ کے کہ ہم لوگ نے اپنی ممی پاپا سے کبھی اتنے کوشچن پوچھے ہی نہیں کیونکہ ہمت ہی نہیں پڑی کبھی ہمت ہی نہیں پڑی
ہ انن رک
یہ لوگ تو بھیا ایسے ایسے کوشن پوچھیں گے کہ کیا بتائیں تو وہی سب چلتا رہتا ہے تو بس اسی میرا میرا تو بھائی دماغ ہی خراب ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی تو دونوں بھائیوں میں جو ہے لڑائی بھی ہو جاتی ہے
گ تو ڈھونڈتا رہتا ہے آیا ہمارا بچہ تو تو ہمیشہ گھومتا رہتا ہے اور مٹی میں اتنا کھیلتا ہے اتنا کھیلتا ہے کہ کیا ہی پوچھوں کو نہلاؤ دھلاؤ پھر ویسے ہی بن جاتے ہیں مٹی کی طرح
نہیں نہیں ٹھیک ہے جو بچے مٹی میں کھیلتے ہیں یا مٹی مطلب چھوتے ہیں بچے آگے چل کے پھر ہر چیز میں رنگ جاتے ہیں کیونکہ ان کو پہچان ہو جاتی ہے مٹی کی اور جو بچے ہاں جو بچ چے اب ہمارے گھر کے بغل میں ایک بچہ ہے چھوٹا سا ہے امم آ ابھی تین سال کو ہونے والا ہے تو وہ مٹی میں دھول میں ایسے کھیلا کرتا ہے ہے اچھے گھر کا لیکن اس کی ممی چھوڑ دیتے ہیں تو وہ اگر اگر گرے گا بھی تو ترنت اٹھ کے اپنے آپ کو جھاڑ کے کے پھر کھیلنے لگے گا اور اسی جگہ ایک اور بچ
تو تو یہ بھی ایسا ہی ہے سیم سیم ایسا ہی ہے
ایسے ہی ہونا ہی چاہیے اور جو بچے ایسے گر جاتے ہیں اور گرے پڑے رہے نہیں رہے کوئی آکے اٹھائے انتظار ہی کرتے تو پھر وہ بچے پھر بہت مشکل ہو جاتی ہے ان کو آگے بڑھانے میں
امم
یہ ہوتا ہے تو ابھی آپ بچہ مطلب آ مطلب کس کلاس میں تھرڈ کلاس
میرا بچہ ابھی وہ پڑھنے ہی نہیں جاتا ہے کیونکہ ایڈمیشن ہی نہیں لے رہا ہیں ایڈمیشن بول رہا ہیں جب تک ان کا آدھار نہیں بن جائے گا تب تک ایڈمیشن نہیں ہوگا
ہاں تو ابھی یہ
ایسا ہے کہ میں گھر پہ ہی پڑھاتی ہوں
تو ابھی آدھار کارڈ نہیں بنوایا اس کا
ابھی نہیں چار سال گئے تھے پھر بولے چار سال پہ بنے گا
اچھا اچھا تو اس کو گھر پہ ہی اچھا پڑھا دیں تاکہ اس کا ڈائریکٹ ایڈمیشن فرسٹ کلاس میں ہو جائے اگر دماغ کا دیجے
تو میں تو میں اسے پڑھاتی ہوں دماغ تو اس کا تیز ہے بس یہ لکھتا نہیں ہے جلدی جی ہر ایک چیز بس ور رٹتا ہے لکھنے کو بول دو تو نہیں لکھے گا کہے گا مج مجھے نہیں آتا میں نہیں لکھ پاؤں گا یہ امم بہت شیطان بھی ہے یہ اور چاہیے جو وہ پیزا کھانا ان کو اتنا پسند ہے جب ہوگا جب موبائل لیں گے ممی پزا آرڈر کر دو ایسے ہی بولتا ہے اتنا توتلی آواز میں بولتا ہے اتنا اچھا لگتا ہے
تو پھر آپ آپ کو آرڈر کرنا پڑتا ہوگا
تو آرڈر کرنا پڑتا ہے اگر نہ آرڈر کرو تو ان کے سنے طعنے کے ممی مجھے کھلاتی ہی نہیں ہے ارے بہت اتنا چھوٹا ہے بہت کچھ جانتا ہے کیسے بولنا چاہیے کیسے نہیں بولنا چاہیے چاہیے تو کیسے ہم کو مل جائے گا کھانے کے لیے اگر ایسے بولیں گے تو
اچھا تو ایک کام کیا کریے نا گھر ہی پہ پیزا بنا کے روز روز آرڈر کرنے سے اچھا ہے گھر پہ بنا دیا کریے
ہم روز کرتے ہی نہیں آرڈر ان کو نا روٹی میں سوس وس ڈال کے ان کو کھلا دیتے ہیں کبھی کبھی
ا ان کے مطلب ہمارے ہمارے جو ہسبینڈ تھے ایک بار ایسی ان لوگوں نے پیزا کے لیے ضد کر رہے تھے تو ان انہوں نے منع کر دیا نہیں باہر کا نہیں کھانا کیونکہ وہ میدا ہوتا ہے انہوں نے کیا کیا کہ گھر کی روٹی کو گھی میں ایک کڑھائیا میں رکھ دیا دھیمی آنچ میں اس میں سوس مینوز اور باقی سبزیاں لگا کے اس کے اوپر چ چیز بھی لگا دیا رکھ دیا خوب سارا اور اس کے اوپر رکھا اس کے بعد پھر اس کو پیزا کی طرح وہ ایک دم بنے اور اتنا ٹیسٹی تھا وہ باہر والے پیزا سے گھر والا پیزا زیادہ اچھا بنا
ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں ابھی کال کرتی ہوں تھوڑا رک کے بات کرتی ہوں ٹھیک ٹھیک ہے اوکے بائے